س
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ-
تو آپ ٹھیک ہو-
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں کیسے ہو-
میں بھی ٹھیک ہوں گھر بائی سبھی ٹھیک ہے-
ہاں جی آپ کو آواز آ رہی میری- ہیلو ہاں بو ہاں فرم ہاں فرم-
آپ کے گھر پہ سے بھی ٹھیک ہے-
الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور کے باں سب ٹھیک ہے-
بھائی اپنے فون کو اچھے سے رکھیے اپنے کلوز رکھھیے-
سومنے ہے- کوئی فون کر ہے سے-
ہاں ہاں تو میں ایسے ہی ایسے ہی بیٹھا تھا تو میں نے سوچا جنگلات پہ بات- کی جائے تو آج کل کیا لوگ- خ تو آپ کو پت ہی ہے جنگل پیڑ کاٹ دیتے ہیں ہے نا-
ہاں- ہاں بالکل جنگل- پے کارڈ جات-
آپ کی آواز اچھی سےی نہیں آ رہی ہے-
اب رہی ہے-
ہاں اب آ رہی ہے ایسے ہیلو-
ہاں بولیے-
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے-
یہاں تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہے-
اچھا ٹھیک ہے ہاں بولیے تو میں نے سوچا- جنگلات پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج کل کے لوگ جو ہے بہت ہی پیڑ کاٹتے تھے- اس کی وجہ سے جو ہمیں پولوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو زیادہ سے- سے زیادہ مطلب کہ آپ کو تو پتہ ہے یہ جو یہ جنگلات ہوتے ہیں یہ ہماری لائف کا ایک- بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہے- یہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارو کرتے ہیں- اور پولوشن سے بھی ہمیں بچا رہے ہیں اور بھی ہم مطلب کہ- ہاں جنگلات مطلب کی جنگلات میں ہمارے لیے بہت سے- سبزیاں بھی نکلتی ہے میڈیسنز بھی نکلتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں- ان کو کاڈ دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک پیڈ کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ دس- پ کاڈ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے- کہ اس سے ایک انسان اپنے پیر پہ خود ہی کلہڑی مار رہا ہے تو ہمیں- ایسا نہیں کرنا چاہے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ مطلب کہ- پہلے- پہلے سے دو تین سان پہلے جنگلات ہرے بھرے ہوا کرتے تھے- مطلب کہ ان میں سے بہت ہی فریش آکسیجن ہوا- کرتی تھی اتنا پولوشن نہیں ہوا کرتا تھا کہیں نہ کہیں اس- میں جنگلات کا ہی ہاتھ تھا لیکن آج کل کے لوگ جو ہے جنگلات زیادہ سے زیادہ- کاٹتی جا رہے ہیں, کاٹتے جا رہے ہیں- ہاں ب ہاں بتائیے بتائیے آپ بھی-
یہ ہم خود کرتے ہیں- فرمایا یقین اگر ہم قدرت کے ان چیزوں سے چھیڑ خانی کریں گے- ہم کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑے گا جیسے کہ آپ-
ہاں- ہاں
کہ اس وقت گلوبل وارمنگ کتنی بڑھ رہی ہے- ماحول کتنا آلودہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بیماری بڑھ-
ہاں بھائی جان
بائی تکالف میں لوگ شامل ہو گئے ہیں ایسے کرنے سے قدرت کے ان چیزوں سے چھیڑنا کے برابر ہے جو آپ نے فرمایا ہے ہاں آپ بتے
ہاں ہاں
ہلو
ہاں بھائی جان بتائیے بتائیے آپ ہاں بھائی جان
ہاں
ہاں تو
جنگلات رکھے ہمارے لیے اور اگر غور کرو گے یہ مطلب درخت وغیرہ جو اس میں دیوودار طرح طرح کہ پیڑ پودے ہیں جنگلات میں جیسے کہ دوائی بن چلتے ہیں جڑی بوٹی وغیرہ ہم جب مطلب اپنے پالنے لے جاتے ہیں وہ بھی ان کو مطلب شفڑ جنگل میں لے جاتا ہے اور مطلب ہیں نیچرلی ہم ان کو ایندھن کے کام میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک نہیں آپ دیکھ کے مطلب اس پر کتنا کتنا اس پر ڈپینڈ ہے پورا مطلب ماحولیات اس پر ڈپینڈ ہے مگر اگر ہم اس کے ساتھ چھیڑ خانیے کریں گے ہم کو خود کو نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں چاہے گ کہ لوگوں کے ساتھ ا اسس کے
ساتھ ساتھ ہاں بھائی جان تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا یہ قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اوپر والے نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا چاہے کہ جنگلات کو بچانا چاہے اس سے ہمیں آکسیجن ملتی ہی رہے گی فریش آکسیجن ملتی ہی رہے گی اور پولوشن بھی کہیں نہ کہیں تک کام ہوگا تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم انسان کیا کر دیتے ہیں کہ ان کو کاٹ دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے تو اگر ہم آج کے ہمیں ایک کام کرنا چاہیے مطلب کہ اگر ہم اسٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ہیں ہمیں پیڑ زیادہ سے زیادہ اگانی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ گلوبل وارمنگ بھی کم ہوگی تو جو مطلب کہ آگے ہم کیا کریں جب ہم جنگلات کاٹ دیتے ہیں اس میں سے وہ جانور کا گھر بھی ہوتا ہے تو اس میں بہت جیسے کہ آتا ہے ملب کہ شیر آتا ہے ہرن آتا ہے اور بھی بہت سارے بالو زیبرا یہ ان کا گرو ہوتا ہے ہمیں انہیں نہیں کاٹنا چاہیے اگر ہم انہیں کاٹ دیتے ہیں تو
وہ بستے میں آ جاتے ہیں پھر ہم کو
ہاں ہاں اگر ہم انہیں جب ہم انہیں کاٹ دیتے ہیں آھے مارے جاتے ہیں وہاں سے باگ جاتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر تو اگر انسان کو ہی اپنا گھر چھوڑنا پڑے کتنا مشکل ہوتا ہے تو ایسے ہی ان کو بھی ہوتا ہے تو آدے سوسائٹیز میں چلے آتے ہیں پھر لوگوں کو کھاتے ہیں پھر یہ کیا یہ کیا وہ بٹ وہ وہ نہیں سمچتے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تو ہمیں جنگلات کو زیادہ سے زیادہ بچانا چاہے لوگوں میں اوئرنیس پھیلانی چاہے اس کے بارے میں تو ہمیں ایک سک سکول میں ایک کیمپین رکھنا چاہیے مطلب کہ میرا مجھے ایک آئیڈیا ہے جس سے ہم جنگلات کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں اگر ایک اسکول میں تین سو بچے پڑھ رہے ہیں ہمیں بولا جائے کہ ہر بچوں کو کل ایک ایک پیڑ لانا چھوٹا چھوٹا سا پھر جب وہ ایک ساتھ بچے پیڑ لائیں گے ایک ایک کر کے وہ تین سو پیڑ ہوں گے جب اب ہم تین سو پیڑ لگائیں گے کسی جگہ پہ آپ خود ہی دیکھیے کتنا مطلب کہ کتنا اچھا ہوگا تین سو پہ جب ایک ہی ساتھ لگیں گے تو جب مطلب کہ جب گورنمنٹ ہر ایکک سکول کو یہ مطلب کہ یہ مش چ رہا دیک گی کہ ایک ہاں تو آپ کو پتا ہے لطائک کہ ایک مہینے میں اگر ایک سکول ایک ہی بار مطلب کہ پیڑ لگائے گا تو کتنا بڑا آپ اوپ اضافہ ہوگا ان پیڑوں میں تو آپ کو تو پت ہی ہے اس لیے اور ہمیں کیا کرنا چاہی زیادہ سے زیادہ اوئرنیس پھیلانی چاہے اسکولوں میں پروگرامس رکھنے چاہے سوسائٹیز میں فنکشنز رکھنی چاہی
یا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو اس کے بارے میں مطلب بتا سکیں گے
ہاں ہاں بالکل آپ نے اچھے اچھا کہا
کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر آج کل بہت سارے لوگ م منسلک ہر کوئی چھوٹا باڈا ہاں سوشل میڈیا چلا رہا ہے ہمیں اس کا بھی فائدہ لینا چاہے اس کے ذریعے ہمیں ایسے باتوں کو شئیر کر
ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر گلوبل وارمنگ میں بھی نمی دکھے گی گرمی میں بھی نہیں بھی دکھے گی تو ہم اور ہم کیا کرتے ہیں دوسرا چیز ہم یہ کر دیتے ہیں کہ ہم پالیتھیین زیادہ سے زیادہ جلاتے ہیں جسے کالا دواں نکالتا ہے پھر وہ ہمارے ایٹماسفیئر کو خراب کر دیتا ہے جس سے پھر گرمیاں بڑھ جاتی ہے گلوبل وارمنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے مطلب کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوزون لیئر جو ہوتی ہے اسی میں سے چلے جاتا ہے یہ دعا وہ اس کو اس میں چھید کر دیتا ہے تو یا گرین ہاؤس گیسز جو ہم بناتے ہیں سبزیاں اگانے کے لیے گرین ہاؤس اس کے گیسز نکلتے ہیں تو پھر اس میں یو بیی ریزز ہارم فل آتے ہیں جو ہماری سکن پہ بڑھتا ہے پھر ہماری سکن کا بلڈ کینسر ہوتا ہے اسکن کینسر تو آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے کتنے سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے مطلب کہ انسان کو پالیتین کا زیادہ سے زیادہ یوز چاہی اگر مطلب کہ انسان کو چاہے زیاد سے زیادہ کااٹن بیگ کا یوز کرے کپڑوں کے بیگ کا یوز کرے سال بھر اسی کو یوز کرے یہی سے دکاندار کے پاس لے جائے اگر پھر وہ وہاں پہ دے گا بھی پائی نہیں پائی ہمارے پاس بیگ ہے ہے نا ہیلو
ج
ہاں بھائی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہی ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہے تو یہ جو ہے انسان بہت ہی غلط کر رہا ہے اپنے ساتھ تو ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہے پولوشن نہیں کرنا چاہے ہمیں پالیتھیین کم سے کم یوز کرنا چاہے کیونکہ پ جو ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا زمین میں اس کو پانچ سو سال لگتے ہیں تب تک انسان کی زادی یہ ہماری مطلب کہ ہم مر گئے ہو گئے تو کہیں نہ کہیں آگے جا کے بہت پریشانی کرے گا تو ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کہنا ہی چاہیے میری بھائی تو ایسے ہی دھی ر ہے کہ ہم وعدہ کریں گے ہم پالیتین کا زیادہ یوز نہیں کریں گے اس سے کیونکہ اس سے بہت ہی زیادہ پولوشن ہوتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آگے والے کا بھی سوچنا چاہیے تو پالتھیین بہت ہی ڈینجرس چیز ہے ہمارے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے بھی آپ کو تو پتہ ہی ہے آج سے تین سال پہلے ندیاں کتنی سندر ہوا کرتی تھی تو پھر کیا ہوا کہ انسانوں نے اس میں کیسر ڈالنا شروع کیا وہ کیسٹ کی مطلب کہ کون سے روپ میں ہوتا ہے وہ کچرا پالتن کے روپ میں ہوتا ہے کچرا تو کچرا ہی سب سے بڑی گندی مطلب کہ وہ ہے مطلب کہ وہی کلاس پھیلا رہا ہے تو اس سے پھر کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہوتے ہیں اس خوشبو سے مطلک کیا اس بدبو سے تو پھر وہ انسان پہ بیٹھتے وہ مطلب کہ پھر انفیکٹیڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں تو پھر وہ کاٹ دیتے ہیں انسان کو پھر انسان وہ مر جاتا ہے تو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ہمیں ہے نا بھائی تو اسی کے ساتھ س آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آگے پھر بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ